السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھیا
وعلیکم السلام وبرکاتہ بھائی میں ٹھیک ہوں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی آپ بتاؤ گھر پ کون سب کے تھے امی بھائی بہن او
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے سب خیرے سے ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی بہن سب ٹھیک ہے امی ابا
الحمد للہ اللہ کا شکر بھائی جان تو بھائی جان میں بھی نماز پڑھ گیا تھا مغرب کی تو مجھے کچھ لڑکی دکھے دس بارہ سال کی جو کیا تھوڑا سائڈ میں بیٹھ کے کچھ نشے کر رہے تھا آج تو میں نے ان کو کو جو جا کر ان کو ان سے کہا نا ان کو سمجھایا تو انہوں نے م میں نے سے کہا کہ بھائی تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کریں گے ہمارے پاپا بھی کچھ نہیں بولتے میں تو دیکھو بھائی جان آج کی جی جی
بہت بری بات ہے مطلب بہت غلط ہو رہا ہے آج کل سماج میں جو نشہ ہوتا ہے نہ بھائی
جی بھائی جان بالکل سیف فرمایا آپ نے تو انوں نے میرے سے کہا کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ ہے تو بائی جانس دیکھ لیجیے آپ دس دس بارہ سال کے لڑکے نشے کر رہے نشے کےتنے آج کی جنریشن ہمارے نشے کی اتنی عدیم ہو چکی ہے یعنی کہ اتنی لت لگ چکی کے نشے کی کہ ہر لڑکا ہر بچہ ہر بوڑھا ہر جوان نشے کے عدھیین میں چل رہا ہے
ہاں بالکل بھائی جو دنیا بھر میں لاکھوں افراد سگریٹ تمباکو الکحل اور ڈرگ جیسے نشہ آ مطلب جو یہ چیزیں ہیں یہ کرتے ہیں بہت سے لوگ تجاسس یا بری صحبت ذہنی دباؤ یا غلط سوچ کی وجہ سے نشہ شروع کرتے ہیں لیکن ان کو پت نہیں دھیرے دھیرے ان کو یہ چیز اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ اس وہ اس چیز کے بنا رہ نہیں سکتے ہیں اسی لیے نشے سے بچنا چاہیے ہے نا بھائی ہمیں
بھ جان بالکل صح فرم ہے ماشاء اللہ آپ نے تو بھائی جان جو میں نے دیکھا ہے خود نے ہی کہ جو دس دس بارہ سال کے بچے ہیں جو نشے کر رہے ہیں فی الحال تو میں یہ اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ابھی کے ٹائم پہ نشہ اتنا ٹرینڈ میں چل رہا ہے آپ کو کیا بتاؤں میں جتنا پوالٹکس نہیں چل رہی ہوی ٹرینڈ میں
ہاں بالکل بھائی آج کل چھوٹے چھوٹے بچے اس کا شکار ہو گئے ہیں
جی بھائی جان آپ نے صح فرمایا بھی د کون کون سے نشے چل رہے بہت سارے چل رہے جیسے یہ سگریٹ ہو گئی تمباکو ہو گیا گٹکا ہو گیا گانجا ہو گیا افیم پتن ڈرگس کیا کیا نشے چل رہے بھائی جان ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کہ بھائی یہ کتنے مہنگے مہنگے نشے ہے
ہاں ان کی وجہ سے یہ لوگ چوریاں کرنے لگتے ہیں پھر جب ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں یہ پھر غلط غلط غلط اس مطلب بس نشہ ہی نہیں ہے پھر غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ماں باپ سے پیسے چراتے ہیں جھوٹ بول کے کہ مطلب پیسے لیتے ہیں اور ان سب چیزوں میں استعمال کرتے ہیں
جی بھ جان یہ بات تو آپ نے حقیقت کہی ہے لیکن جو ایک شور ہوتا ہے نا اب کی بیوی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں امی ابو ہوتے اس کے تو وہ ایک لوتا مان لو آپ کے گھر کا ہوگا تو وہ تک بھی نشہ کر رہا ہے بھائی جان وہ نشے میں اسقفللہ اسقفل اللہ اپنے ب نبی نے حرام بتائیں اس چیز کو الکل کا ن شراب کو
ہاں بالکل بھ
تالا نے فرمایا کہ اس چیزوں سے دور رہو گا تو بھائی جان ان چیزوں سے آپ اس ان چیزوں کو پی کر آؤ گے آپ گھر پہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی امی کون ہے بہن کونن بیوی کونن آپ کو کچھ نہیں پتا آپ نشے میں ہو اگر آپ کچھ غلط کر دیا ان کے ساتھ یا مار پیٹ کیا آپ نے توکپ پر کتنا بڑا عذاب پڑے گا
ہاں بالکل بھائی اس سے مطلب دماغ رہتا ہے پھر ان کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی پہچان نہیں رہتی ہے پھر ان کو جب یہ نشہ کرتے ہیں
تو بھائی جان وہ چیز بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ ان کے پاس اگر پیسے نہ ہوں گے نا تو کیا بتاؤں آپ کو جیسے کہ پہلے تو ان کی بیوی سے لڑیں گے جھگڑیں گے میرے کو پیسے اگر وہ نہیں دے گی تو ٹھیک ہے وہ اپنے بیی اپنے ف یعنی کہ اپنے سسرال چل جائے گی وہ سترال سے پھر چل جائے گی اپنا ٹھیک ہے وہ اپنے گھر چل جائے گی تو اس کے بعد کیا کرے گا وہ آدمی جو اپنے بچے ہوں گے نا ان کو سنبھالے گئے تھے تو پہلے تو لیکن جس کو لت لگی ہوئی نا نشے کی وہ اس وجہ سے اپنے جیسے گھر کا سلینڈر ہو گیا گھر کے برتن ہو گئے ان کو بیچ ڈالے گا وہ
ہاں بالکل بالکل بھائی اور جو یہ نشہ ہے نا اس سے بس یہ نا مطلب دماغی انسان نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو صحیح غلط کی پہچان نہیں رہتے اس کے علاوہ مطلب اس پہ اس کے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے لائک جیسے اس کے دل جگر دماغ اور دوسرے جو ا جو جسم کے انگ ہے اس پہ غلط اثر پڑتا ہے سگریٹ سے جیسے لنگ کینسر ہو جاتا ہے دل کی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے نا بھائی
ج بائی جان بالکل صح فرم ہے بھائی جان توی چی بتا رہا ہوں میں آ کو میں وہ انسان انہیں برتن بیچ دے گا تو ایک چیز بتاؤ اس کا بیٹا بھی تو اس کو دیکھ کے سیکھے گا نا تو جو آج میرے ساتھ ہوا یعنی کہ میرے سامنے جو بچ سگریٹ پہے تھے خز ن کا شاید ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا
ہاں بالکل
تو اپنے والدی میں اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے وہ
ہاں بالکل ابھی آپ ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن زندگی کے ایک م ہم زندگی کے ایک وقت پہ ان کو یہ بات سمجھ آئے گی آپ کی کہ کہ کوئی انسان تھا جس نے ہمیں اس سے اس سے بچانے کی صلا اس سے بچنے کی سلا دی تھی ہے نا بھائی
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا بھائی جان
جو جیسے آپ نے ابھی بولا کہ ان کے والدین انہوں نے اپنے
جی
پب سٹی کا ہو ہےا بھائی
جی بھائی آپ نے بالکل صحی فرمایا
والدین والدین کا ہی کردار ہے اس میں والدین اپنے بچوں کو ب صحت مند عادتیں اگر آائیں گے تو وہ یہ سب چیزیں نہیں کریں گے اگر اگر والدین ان کے ساتھ وقت گزاریں گے ان کی بات سنیں گے انہیں اچھی محبت اختیار کرنے کی تعلیم دیں گے یا محبت اور رہ رہنمائی نشے سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتی ہے
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیک کرنا ہے
اور ہمیں جو اسکول ہے کالجز ہے ان میں جو بچے پڑھتے ہیں اور تعلیمی اداروں کو بھی نشے سے کے نقصانات کے بارے میں بتانا چاہیے ہمیں مطلب ایسے ورک شاپ کرنی چاہیے نہ صحت مند رہنے کے لیے صلاح دینی چاہیے کھیل کود کے بارے میں بولنا چاہیے جو مطلب اس کی وجہ سے ان کی بچ جائ
تو بھائی جان ابھی اتنے تگڑے چل رہے ہیں نشے اتنے باری آ رہے ہے کہ وہ انسان اپنے پاس سے پیسے نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے جگاڑ کر کے لائے گا لیکن نشہ کرے گا جیسے کہ ہزار دو ہزار کا پانچ ہزار کا وہ نہیں سوچے گا کہ اپنے ان پیسوں کو گھر پہ دیں گے اس سے کیا ہوگ اپنے گھر والے خوش رہیں گے بی بچے خوش رہیں گے اچھا کانا کھائیں گے اچھا پہنیں گے
ہاں بالکل بالکل بھائی وہی میں نے آپ کو ابھی بولا کہ نشہ بس انسان کو صحت مطلب صحت خراب نہیں کرتی ہے لیکن یہ اس کو غلط چیزیں بھی سکھاتی ہے اگر آپ مطلب اگر ہم مثال کے طور پر ابھی کسی کے پاس پیسے وہ کرتا ہے نشے لیکن ایک بار اس کو پیسے ختم ہو گئے وہ غلط کام کرنے لگ جائے گا
بھ آپ نے بالکل صحیح فرمائی ایک چیز بتائی نشے سے کیا ہوگا آدمی کو کینسر ہو جائے گا پھیپڑے خراب ہو جائیں گے آنکھیں خراب ہو جائے گی اس کی لت ہو جائے گی یا مر جائے گا اس سے زیادہ کیا ہے ہوگا لیکن وہ یہ چیز نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے جو اس کی امی ا ابو ہے اس کی بہن ہے بیوی ہے جو پانچ پانچ سال کے یا چھ چھ مہینے کے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا
ہاں بالکل بالکل بھائی اور بھائی ہمیں اور ایک چیز کرنی چاہیے کہ نشے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ کیوں نشے کر رہے ہیں ف مثال کے طور پر آج کل بے روزگاری عام ہو گئی ہے گھر کے مسائل ہے کسی کو اس کی وجہ سے لت لگ جاتی ہے اس کو ہمیں مطلب جو اس کا جو اس کی جڑ ہے وہاں تک پہنچنا چاہیے اگر یہ انسان اگر یہ بندہ نشہ کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے اگر ہم اس کی جو مسائل پہ دھیان دیں گے اس کے مسائل ختم کریں گے یا آج کل کے نوجوان جو بے روزگاری کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں ان کو اگر ہم کسی طرح ہماری حکومت روزگار فراہم کرے تو بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے بچ سکتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان کہ کسی مرد کو کوئی ٹینشن ہوگی کوئی ڈپریشن میں ہوگا کوئی فیملی کی پرابلم میں ہوگا کوئی نوکری کی پرابلم نہیں ہوگا تو اس و میں نشے کر لیتا ہے لیکن ایک اچی بتاؤں مجھے بھائی جان کی دس بارہ سال کے لڑکیوں کو کس بات کی ٹینشن دس پندرہ سال کے لڑکوں کو کس بات کی پروابلم ان کو تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے نا
ہاں بھائی پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے اصلی جو یہ چھوٹے بچے ہیں یہ کیوں اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں چھوٹے بچے ہم ان کے چھوٹی عمر میں ہی ان کو موبائل تھما دیتے ہیں یہ موبائل پہ دیکھتے ہیں غلط غلط چیزیں دیکھتے ہیں غلط ان کا ذہنی ہوتے ہیں تو اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک انسان ا یہ گریجویشن نہیں کرتا تھا تب تک اس کے پاس فون نہیں ہوتا تھا لیکن آج وہ بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ہوتا ہے تو اس بد میں
جی بھائی ج آ نے بالکل صحی فرایا لیکن آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں میں آپ جسے آپ نےا تھا نا کہ موبائل سے سیکھتے موبائل سےب سیکھتے حالانکہ لیکن ایک ریزن اور بھی ہے کہ یہ ہے نا اپنے ماں بپ ان بچوں کا دھیان نہیں رکھتے کہ یہ کن کے ساتھ جا رہے ہیں کیونک وہ ب لڑکے ہوتے ہیں کہ اپنا لڑکا صحیح ہوتا ہے تو ان کو بھی بگاڑ دیتے ہیں وہ کہ بھائی ایک بار ٹرائی کر کے دے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے وہ ان کو بھی بگاڑ دیتے اور وہ اس نشے کے آدھیین ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ شاید ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا یا پھر ان کے گھر والے خود نش کرتے ہیں وہ جیے ان کے ابو مان لو تو بیٹے سے کیا امید رکھیں گے
ہاں ہاں بالکل بھائی بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے اچھی صحبت انسان کو بلند کرتی ہے
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی جان آپ سے بات کریے مجھے جی بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ چکی ہے میرے دل میں بیٹھ چکی آپ کی بات ان شاء اللہ میں ان چیزوں کو آگے بھی دہرا ہوں اور آپ پیسا کریں گے
ہاں انشاء اللہ بھائی انشاء اللہ آپ سے آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا مجھے آپ
انشاء اللہ بھائی جان پھر ملاقات ہوگی آپ سے خ آپ
چل ان شالہ انشاء اللہ خدا حافظ